ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام کیسے ہو بھائی جان
وعلیکم سلام بڑیا بھائی جان آپ بتا اور سب کہری ہے تھا بڑھیا ب اللہ کے شرو بس کھانا کھا لی دو
اچھا خان گڑ بشملہ پڑتی پہلے ہی
ہوں
تو اچھا میںج سے کچھ سوال کر سکتا ہوں
بالکل
اچ جیسے بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو میں کھانے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا آپ سے جیسے آج کل جی
ویسے آپ کھانا کھا لو
نہیں نہیں بیس منلہ کریے کھانا کھائی گیا آرام سے جسملہ کرے اچھا تو میرا سوال یہ ہے بھیا جیسا بھی آپ کھانا کھا رہے ہو تو آج کل دیکھا آپ نے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے پھر ہم لوگ بھی جائے گا لینے کے لیے جاہتے ہیں ادھر ادھر آپ کا بھی تو جیسے ہم لوگ جائقہ لینے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر باہر کا کھانے تو باہر کے کھانے کے کچھ نقصان بتاؤ گھر نقصان اور فائدے اور گھر کے کیا فائدے ہیں کھانا کھانے کے اور باہر کا کھانے آان ہے
بکل بالکل پہلے تو یہی نقصان ہے کہ ہم زیادہ چکنائی کھا نہیں سکتے وہ باہر کے جاتے چکنائی کانے سے ہماراری شریر کی جو انگ ہیں ان میں ہماری نقصان بھی ہوتا ہے وہھے جو ہماری یہاں ہوتے ہیں وہ ہ نری کئی ہے م گنوا کیا بھی گنوا سکتا ہوں نا بیماری تو کئی بھی ہو سکتی ہے آگے
اچ میں باتا ہوں آپ کو ان کے کچھ فائدے اور کچھ نقصان
اوکے
ٹھیک ہے جیسے ابھی حال ہی میں لگا لو ہم بھی جائے گا لینے نکلے تھے زبان کا چھٹکارا سب کچھ ہی یہ تو ہم بھی نکلے تھے رات کا ٹائم تھا مح فی الحال کی بات ہے یہ ایک دو دن پہلے کی تو ہم چار پانچ دوست اکٹھا ہو گئے لے گئے ہم لگ کاناانا کان باہر تو ہم ایک ہوٹ ڈل پہ رکتے وہاں رکے چلو یہیں سے دیکھ لیا جاتی ا کچھ کھانے تو بوک لگ رہی تھی
ہوں
توب کھانے کے لیے بیٹھے ہم لوگ پانی وانی آیا آڈر کے لیے انہوں نے اپنا مینیو دیا ہم نے ایک پالک پنیر اور ایک وہ مکس ویج آڈر کر دیا
ہوں ہ
کے بعد جیسے بس ہو ٹولو میں ہوتا ہے کہ چھپا کر کھانا بنایا جاتا ہے پردے میں بعض ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے ہی بن رہا ہے سامنے ہی بیٹھے ہیں ہوتا ہے ایسا تو ہوٹل ووٹل کی بات تو ہم لوگ گئے تھے دیکھا وہاں پہ ہاں کہ سامنے ہی بن رہا تھا خیر تو اب ہمارے بھی ہوتا ہے نا جیسے کہ ہمیں ب نانا ونانا تو آتا نہیں ہے کھانا کیسے بنتا ہے
اچھا
ہاں کہ اتنا جائقہ آ رہا ہے کھانے میں تو ایسا کیا ڈالتے ہیں یہ لوگ جو باہر لو ہم لوگ کھان آپ تو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہم لوگ بھی
ھمم ھمم
اس دن بس یہ لگا لو کہ ہم نے اس دن کان پکڑ لیے کہ اب باہر کھانا نہیں کھانا ایسا دیکھا ہم نے ایسا منظر دیکھا ہم نے
بالکل
بھائی تو آپ یہ لگا لیجیے جیسے ہم نے کھڑے ہوئے ان میں ہمارا آڈر بننا چالو ہوا ہم نے پوچھا کہ ہمارا کب بنے گا انہوں نے بس اگلا آپ کا بننا چالو ہوگا جی بنائیے وہ بنانے کھڑے ہوئے ا سب سے پہلے انہوں نے بنانا چالو کرا پالک پنیر اس میں کم ٹائم لگتا ہے تو ان نے پہلے پالک نکالا فریج میں سے پالک نکالنے کے بعد انہوں نے دھویا بھویا کچھ نہیں چوری اٹھائی اور کٹ کٹ کٹ گٹ کٹ
تو تو وہی تو جیسے کہ ہم کچھ چیز آنکھوں سے دیکھتے تو اس کے بعدتہ چلتا ہے باقی تو خیر اللہ دیکھ ہی رہا ہے
جی جی تو بھائی جان بس ہم نے دیکھا تو ہمارے من میں ایک بار کو آیا کہ میں نے چلو ابھی نہیں دھویا میرے دوست کے بھی من میں یہی ہے کہ ابھی نہیں دھویا چلو ابھی بنانے سے پہلے شاید دھو لے تو بھائی پالک کاٹا رکھا پنیر نکالا فریج میں سے وہ بھی کاٹا کاٹنا چالو کرا اپنا کاٹ پیٹ کے میں رکھ کھا پھر اس نے وہ مسالے وسالے رکھے اپنے پاس
اور اس کے بعد میں پہلے پیاز کاٹیی سب چیز کاٹا ہم نے سوچا ہوئے گا انہ نے جیسے ڈالنا شرو کرا نا بھائی دو لیتے کہہ رہا بھائی یار دہلہا ہوا ہوتا یہ سب ہم لوگ س صفائی کا دھیان رکھتے ہیں دھلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کالا کالا پنیر اور کالا کالا لگ دیکھ کے من ہوتا ہے عجیب سا ان نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس نے جو کڑھائی اٹھائی نا بنانے کے لیے وہی کڑھائی صبح سے نہیں اس بھی میں ساری سبزیا بن رہی ساری سبزی لگاو بچے جتنے بھی اس کہ گراہک آ رہے تھے وہ سبھی گراہک کڑھائی میں بنا کے دے رہا تھا سب کوھ
اس سے کیا ہوگا جتنے بھی کٹانو ہوں گے وہ ہمارے جی اندر پہنچیں گے اندر کے بعد جو ہمارے اندر کے آنتے ہیں انگے ہیں ان کو نقصان
وہی تو بیماری کی جڑ ہے اور اس اس کے علاوہ یہ دیکھو جب اس نے کڑھائی میں سے تیل نکالا نا ایک دم کالا کالا تیل اس میں اپنے مسالے وسالے ڈال کے پیاز ویاز ڈال کے ان نے بنانا چالو کرا میں نے لو بائھی ہو گیا ستیہ ناش اس کا تو کھانے میں کھانے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمی نہیں تھی ڈزا کہ غلط نہیں بول سکتے دیکو کھانا لگے ہو سے ہاں لیکن ان کے طریقے جو ہے تھے وہ غلط ہیں طریقے کو بول رہا ہوں ان کے طریقے غلط ہے طریقوں میں سدھار آ جائے تو ہاں اب یہ لگا لیجیے آپ اب جس تیل میں اس نے صبح سے وہ کھانا بنا رہا ہے جو بچ رہا ہے وہ واپسی اسی کڑھائی میں ڈال رہا ہے پھر اسی سے کھانا بنانا ہے اب یہ لگاؤ اس تیل سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں ہمارے شریر کو سب سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے تیل کے و چے کو ایک ٹ فٹ بڑتا ہے موٹاپا آتا ہے اس کی تو چلو یہ ہو ہے بندہ جم جائے
وہ کنٹرول کر سکتا ہے
وہ کنٹرول کر سکتے لیکن سب سے بڑی بیماری جو آ جاتی ہے ہمارے شریر کے اندر وہ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی ہاں وہ آتی ہے ہار ایک وہ ہوتی ہے صرف تیل کی گندے تیل اور اس کا پتا بھی پتا ہے کب لگتا ہے آپ کو پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ ہل پل کا درد ہوتا ہے ڈاکٹر گیس وہ گیس کی دوائی دے گ جے گا پین کلر کے ساتھ گیس کی دوائی یہ بھیج دے گا اور دوائی کھا لو گے گیس کی دوائی کھ لو گے آپ کو خود کچھ دن بعد پھر وہی ہوگ جب تک آپ کی رپورٹ وغیرہ نہیں بنے گی جب تک ہ تو کینسر تو خیر الگ ہو گیا لیکن مین چیز جو ہوتی ہے تیل سے ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہے تو ہ اب جب تک ڈاکٹر ڈٹر کو پتا لگے گا اس کو ڈاؤٹ ہوگا پھر وہ رپورٹ کروائے گا جب تک تو بہت ٹائم ہو جائے گا ہے ن دان کوو کطرا تو بھائی ہے ہم نے بس پھر اور لیا پھر انہوں نے بنانا چالو کر نام ہمارا مس ویج اس میں بھی ایسی ساری سبزیاں کاٹی اسی کڑھائی میں بنانا چالو کرا اور انہوں نے دے دیا اب نان وان آئ چلو ا جیسے تیسے میںج کھا لیا اس کو کاف بیگم نے بھائی کان پکڑ لیا ان اب باہر نہیں کھانا نہ کسی کو سلاح دینی کہ باہر کھائے
بالکل ویسے بھائی جن بات پوھو
جی جی
کب ہو کہاں سے؟
بھیا وہ بتا دوں گا میں آپ کو ابھی پہلے اس کا سنیے آپ گھر کے فائدے آپ سنیے نقصان تو میں نے اب باہر کے بتا ہی دیا اب پہلے گھر کے فائدے سنیے اب گھر کے جو ہے کھانے کے فائدے ہماری جو بھی کڑھائی جو بھی برتن یوز کرتے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے اسے اچھے سے دھویا جات ہے ہاں ہمار لوگ کوئی بھی سبزی بنا رہے کوئی بھی پالک لے لو بھنڈی آلو کچھ بھی ہو کو کیا کرا جاتا ہے پہلے اس کو ہم لوگ دھوتے ہیں پھر کاٹتے ہیں ھر کاٹنے کے بد پھر من میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کے بع بھی ہم لوگ دھوتے ہیں تاکہ اس کی صفائی ہو جائےے اور ماں بناتی ہے تو ماں کا د یار آپ کو پت ہی ہے
وہ تو ہے ہی آپ
ماں کے ہاتھ بس بس ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تو بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے پھر وہ بس کٹوریاں لی تیرہ اور پڑا تیرہ ہ وہی والی بات تو اب اس کے بعد سب سے اچھی چیز ہمارے گھروں میں جو تیل کا استعمال ہوتا ہے خاص آ ب تیل وال ب گئی ہم لوگ تیل کتنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں تیل کتنا لیتے جتنا ہمارا ایک ٹائم میں یوز ہو جائے ایک بارے میں ہمارا
ہوں اتنا ہی لیتے ہیں اور پلس ہمارا ر رکھ ہوا کچھ ہوتا نہیں ہے
ہاں رکھ رکھنے کا تو مقصد د نہیں ہے ن بائی اجب ب مٹ نے کا مقصد جب آئے گا جب ہم لوگ ضائ چیز لے رہے ہیں کوئی چیز جائے لے رہے ہیں زیادہ لے رہ تو ہم اس کو بچا کے رکھیں بھی لیکن جب ہم جائیا لے ہی نہیں رہے تو اس کو بچانے کا مقصد ہی نہیں ہے ہ ہ
بسے بھائی یہ میں کچھ کچھ چیزیں پوچھنیھی آپ سے تو آپ ویسے نمبر پہ کر اس پر بھی پوچھ سکتا ہوں کیا
نہیں نہیں نہیں نہیں ابھی جو ہمارے ٹاپک ہے ہم ٹاپک سےہ بات کرتے ہیں پہلے
اچھا اوکے
ہم لوگوں کا جیسے اب ہماری امی بنا رہی ہیں کھانا اس میں مسالے بھی گھر کے پیسے ہوئے ہیں تل بھی گھر کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے برتن بھیتے ہیں ہے نا اور اس کے علاوہ سب چیز صاف سفائی کے ساتھ ماں کے ہاتھ و
جی بالکل
اچھا ٹیسٹی ذائقے کے ساتھ اور دوسری سب سے بڑی بات گھر کا بنا فائدے مند سب سے زیادہ فائدے دے گا
اوکے